جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی ان شاء اللہ فرمائیے کچھ کیسی ہیں آپ
جی میں بالکل کہ لیتی ہوں آپ بتائیے
جی انشاء اللہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس کیا ہے کہ اپنے کام سے تھوڑا فری ہوئے
صبح تھوڑا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ٹہل رہے ہیں
اچھا اچھا ہے نا تیرنا چاہیے تھوڑا بہت آج مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہمارا کھانا کھانے کا ہوتا ہے اور یہی ہمارا سونے کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں اس ٹائم میں تھوڑا سا مطلب کہ ٹہلنا چاہیے جس سے ہمارا کھاناتا وہ پچ جاتا ہے
جی جی وہی تو کہ کبھی کھانا کھایا تھا تو تھوڑا گ ہے کہ ہم تیر رہے ہیں ابھی کیا کہ موسم بھی تھوڑا اچھا ہو رہا ہے ہلکی آواز چل رہی ہے تھوڑا نہ تو زیادہ سر کی ہے نہ زیادہ گرمی ہے تو بیچ کا سا موسم ہے تو اچھا ہے
جی جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کچھ دن پہلے کہ کیوں نہ کہیں گھوم گھومنے کا وچار کیا جائے
جی جی ویسے نا آپ میرے حساب سے اپنے راجستھان میں ہی گھومیں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اپنا راجستھان بھی یہ لائق بہت ہی بہت سی جگہ ہیں راجستھان میں گھومنے کے لیے
جی جی جی میرا تو من نا اجمیر جانے کا اجمیر میں ج جتنی بھی چشٹی جی کی درگاہ ہے نا ان درگاہ کو دیک بسال ہی چ ج میں نے سوچا آپ سے پوچھ لیتی ہوں تھوڑا بہت آپ چلیں تو ساتھ چلیں گے مل کے
جی جی انشاء اللہ ابھی اگر ہم فری ہوں گے تو آپ کے ضرور کرلیں گے کیونکہ ہمارا ہمیرا بھی من ہے کہ ہم بھی درگاہ میں جائیں اور چادر چڑھائیں کیونکہ یہ کیا ہے کہ ایسیے مطلب درگاہ میں پوتر درگاہ ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھی جایا جاتا ہے جب بھی کام کھپڑری ہوتی ہیں تو کبھی کبھار موقع ملتا ہے
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا مجھے تو اچھا لگتا ہے نا دیکھو وہاں پہ جائیں گے تو ہم وہاں پہ جا کے وہاں کی وہاں کا اتحس جانیں گے وہاں کی سنسکرتی جانیں گے اور وہاں کی سندرتا محسوس کریں گے ان ساری چیز وہ کدو کنے کرنا میرا بہت من ہے
جی جی ویسے بھی نا الور اور بھی اپنا پورا راجستھان بھی کیا ہے کہ احتیاطک دروباروں سے بھرا ہوا ہے جیسے آپ جے پور میں دیکھ لیجیے عمیر کا قلا ہے ہواامیلے پورا بغلا بھی نگر ہے کتنا اچھا ہے اس میں کیا ہے کہ راجہ مہاراجاں کی بہت ساری کہانیاں چھپی ہوئی ہیں اور بھی جیسے جیسلمیر ہے ایسی جگہ پر بہت ساری جگہ ہیں
جی جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا میرا بھی یہی منع ہے میں نے نا جے پور کا بہت نام سنا ہے بچپن سے میں اس کا نام سنتے آے ماشاء اللہ اس کی سندر ت کا وردن تو میں بچپن سے ہی بہت سنا سب بتاتے ہیں کتنا سندر ہے وہاں پہ اور ہم وہاں جائیں گے تو میں سوچ رہی ہوں وہاں پہ ہمیں صفائی کا اور لوگوں کے پرتی سمان جنک آدر کرنا چاہیے اور وہاں کی پرگتی کو ہمیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے صفائی کا بھی دھیان رکھیں گے جس سے اس سے کسی سامنے والے کو یہ بلانا لگے
جی ابھی کیا ہے کہ جیسے میں ایک بار گیا تھا جے پور ایک بار نہیں کئی بار گیا ہوں وہاں پر نا اتنی صفائی ہوتی ہے جتنی میں نے ابھی تک کہیں پر نہیں دیکھی ہے کیونکہ وہ کیا ہے کہاجستھان کی رجدانی ہے تو وہاں پر رونی بھی چاہیے کیونکہ اگر بپ سے کوئی بھی انسان آتا ہے تو پہلے وہ رائتے وہ رجدانی میں ہی وزٹ کرتا ہے چے وہ ملک کی ہو ک رج کی ہو تو راجستھان میں ہونی بھی
ہاں جی بالکل صحی کہا فرمایا آپ نے مطلب کہ جب کوئی فشتہ آتا ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہمارے دیش اج میں تو وہ پہلے اپنی رجدھانی میں ہی آ پائے اور میں تو سوچ رہی ہوں میں تو کیمرا لے کے جاؤں گی اور میں نے سنا ہے جو جل محل ہے نا جو وہاں پہ وہہت جل محل جل کے کنارے جھیلیں ہیں کتنا اچھا ہوتا ہوا آنند مطلب کہ آنند بھی یاد آتے ہوں گے وہاں پہ تو گرمی بھی اتنی محسوس نہیں ہوتی ہوگی وہاں پہ تو
جی جی وہاں پر کیا ہے کہ ایک جگہ ہے ماؤنٹ ٹابو ادھر ہی ہے کہ ایک سروئی یا کوئی ایسی جگہ پر ماؤنٹ آٹابو نہا بہت فیمس جگہ ہے وہ کیا ہے کہ انگریزوں کے ٹائم سے بہت فیمس ہے ادھر کیا ہے کہ جیسے اپنے
کہا آپ نے
تھوڑی اپنی سائڈ میں کیا ہے کہ گرمی رہتی ہے تو ادھر کی سائڈ میں تھڑ تھوڑاوسم ٹھنڈا رہتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے بھی آپ ادھر بھی جائیں تو آپ یہ بہتر ہے
جی بالکل صحیح کہ آپ نے صحیح فرمایا آپ نے میرا بھی من ہے کہ میں میں جاؤں اور وہپ کی سندرتا دیکھوں اچھا لگتا ہے نا ہمیں ہمیں اپنے ایتسک اتحس کے بارے میں جاننا ملتا ہے وہاں کی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا ملتا ہے یہ ساری چیزیں ہماری پرمپراؤ سے ہی تو جڑی ہوئی ہیں
جی وہی تو ہمیں بھی جاننا چاہیے بیس سے بھی جیسے چلو راجستھان ہے راجستھان میں بہت ساری سنبو ہیں دروہور ہیں وہاں م بزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ساؤتھ کی سائڈ میں جیسے دکن دکر بھارت کے سائڈ میں جائیں گے تو وہاں پر یہ نظارے ہیں جیسے آپ کیرل میں چلے جائیے کیرل کتنا ہی ہرا بھرا رجیہ ہے وہاں پر نا ایک الگ ہی مزہ ہے میں نے تو زیادہ تر انسٹاگررام ریلس میں دیکھا ہے وہاں پر کیا کہ ایک گاؤں ہے وہ زیادہ تر پانی اس میں بھرا رہتا ہے اور نظارہ ن نہ ایک دم بہت ہی سندر ہوتا ہے اگر آپ کیرل کی سائڈ جانے کا کبھی پلان بنائیں تو وہاں پر بھی جائیے گا وہ بھی آپ گھوم کے آئیے گا بہت ہی اچھے نظارے ہیں وہاں پر
جی جی بالکل ہم وہاں ضرور جائیں گے اچھا لگتا ہے نا نئی جگہ پر جاؤ نئی چیزیں دیکھو وہاں کے بارے میں جاننا اور سوریاست دیکھ سوریاست دیکھنا کتنا سندر لگتا ہے سو سا جگ کے ہم جا کہیں سے ایسا ہوتا ہے نا بہت سی جگہوں سے سوریاست دیکھنا مطل ایک پرمپراگت مانا جاتا ہے کہ بائی سوا دیکھنا ہی دیکھنا ہے میں نے کئی جگہ پر ایسا دیکھا ہے
جی جی وہ تو ہے ہی بہت جگہ نا سوریہ کو کیا ہے کہ سب مانتے ہیں صبح ہی صبح دیکھنا سور کو بگوان کی طرحچھ انجل چڑھاتے ہیں بہت سے لوگ تو ویسے نا یہ سور سوریاست کا اور سورد کا ٹائم نا یہ کیا ہے کہ ایسے جگہوں پہ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی سمندر ہو جیسے گوا ہے گوا میں بہت سارے بیچ ایسے ہیں جاں پر نا سوریہ سن سٹ کے ٹائم بہت ہی اچھا لگتا ہے اسے دیکھنے کے لیے نا بہت سارے ٹورسٹ جاتے ہیں ہمہارے یہاں میں نے زیادہ تر ریلس میں دیکھا ہے میں کبھی اپنے راجستھان سے باہر گیا نہیں ہوں ایک بار گیا تھا اڑیسہ تو وہاں پر نا میں نے جیسے اڑیسہ گیا ہوں اڑیسہ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ وہاں پر نا گرینری بہت ہے پیڑ پودے ادھر کی شاید بہت ہے اپنے راجستھان میں تھوڑا کم ہے لیکن ادھر کا سائڈ تھوڑا بہت اچھا گرینری تھی
جی جی ابھی ہم بھی کچھ دن پہلے ایگزام دینے گئے تھے نوئیڈا وہاں پر بہت زیادہ سب پائی کا دھیان تھا گندکی کا تو وہاں پہ دور دور تک کوئی نامو نشان نہیں تھا وہ دلی جیسا دکھ رہا تھا دیکھنے میں ایک دم اور سچ میں وہاں پہ لوگ صبح ہی صبح پانچ بجے جگ جاتے ہیں گاؤں میں تب بھی لیٹ جگتے ہیں اور شہروں میں تب بھی نہیں جگتے شہروں میں وہی لوگ لیٹ جگتے ہیں جن کا خود کا مکان ہوتا ہے نہیں تو جو لوگ کراائے پہ رہتے ہیں وہ بہت جلدی جک جاتا اور اتنا اچھا کیا شہر تھا واستو می دیکھنے لائق شہر تھا وہ
جی جی وہ تو ہے لیکن کیا ہے کہ شہروں میں تھوڑا کیا ہے انسان اکیلا سا فیل زیادہ کرنے لگتا ہے کیونکہ نا شہر میں لوگ بس اپنی لائف سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں بس سبح جگیں گے تیار ہو کر آفس جائیں گے آفس جانے کے بعد پھر اپنا پلیٹ پہ آ جاتے ہیں یا روم پہ آ جاتے ہیں وہاں کی لائف نا تھوڑی زیادہ ہی بزی ہوتی ہے جیسے گاؤں میں کیا ہے ایک دوسرے کے پاس ابھی بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ہاں بھائی تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا لیکن سٹی می
ہاں مطلب کہ ہ ہاں ایک دوسرے کے ہال چال پوچھنے ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی اچھا رکھتے ہیں ایسا ہی بتا رہے ہو آپ یہ سچ ہے پر ایسا ہوتا ہے شہروں کی لائن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نا بجی سچ میں ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا بھائی میری ہی لائف ہے ا پتا نہیں کب کہاں کب ختم ہوتی ہے کب شروع ہوتی ہے سبھا جاگنا ہوتا ہے پھر اسکول جانا ہوتا ہے پھر لائبریری میں پڑھنا ہوتا ہے کب ختم ہو گیا پتا نہیں چلتا دن کب نکل گیا پتا ہی نہیں چلتا ٹائم تو منٹوں کی طرح نکل جاتا ہے پتا نہیں
جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آج کے ٹائم پہ گاؤں میں لوگ اتنا بزی رہتے ہیں تو شہروں کی زندگی تو کتنی زیادہ بزی ہوتی ہوگی وہ کیا ہے کہ وہاں پر ہر چیز فکس ہے صبح پانی بھی پانچ بجے آئے گا تو پانچ بجے ہی آئے گا اپنے گاؤں میں کیا ہے پھر بھی ہمارے پاس ہینڈ پمپ ہے یہاں پہ ٹیوب ویل ہوتی ہے لیکن وہاں پر تو پانی بھی ٹنکی سے آتا ہے تو فکس ٹائم ہوتا ہے کی اتنے بجے آئے گا اتنے ہی بجے آئے گا اس کے بعد نہیں آئے گا تو انہیں نا ہر ہر مطلب ہر کام اپنا فکس ٹائم سے کرنا ہوتا ہے اگر اس ٹائم پہ نہیں کریں گے نا تو کبھی ان کا باس ٹٹے گا جو آفس میں جائیں گے تو باس یا پھر ان کو بس نام ایسے ٹرین ہے ٹرین بھی ٹائم سے آتی ہے اگر وہ لیٹ ہو گئی تو تو وہ لیٹ ہو جائیں گے تو ایسے یہ ہے وہاں پر تھوڑا بزی زیادہ رہے ہیں لوگ گاؤں میں پھر بھی فری رہتے ہیں
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا بڑی تو وہ لوگ رہتے ہیں اور مجھے تو سچ بتاؤ مجھے تو یو کانپور جگہ سب سے زیادہ پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے مجھے اسی لیے مجھے پہاڑی پہاڑی لاگے اسی لیے مجھے اچھے لگتے ہیں
جی ویسے میں بھی ایسے ہی اپنے گھر سے تھوڑا دور ہی جا کر صبح کے ٹائم بھی لگ بھگ ایک گھنٹہ بیٹھتا ہوں کیا کہ تھوڑا شانت ماحول میں اور کیا ہے کہ ہری گاس ہو وہاں پر تھوڑے پچی بھی اگر پچیوں کی آواز ہو تو ایک دم من ایپی ایپی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو ایسی جگہ پہ بیٹھنے کا ایک الگ ہی انداز ہے
جی جی اب نے صحیح کہا مجھے بھی اچھا لگتا ہے پر ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے مجھے نا صب ہی سبح سورج اگ چڑیا بولتی ہیں کوئل مور بولتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے ان کی آواز سلم اور
جی جی
مطلب لوگوں سے کم وہ رکھو اٹیچمنٹ رکھو مجھے اپنے آپ سے زیادہ مطلب انا اچھا لگتا ہے ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم کسی کو کچھ بولتے ہیں اسے بری لگ جاتی ہے یہ ساری چیز پربو امیت شاہ بولتا ہے یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہے
ہاں تو یہی ہے نا اسی لیے تو آج کل نا لوگ اپنی زندگی میں زیادہ مصروف رہنے لگے یہ بات ہے کہ پہلے کے ٹائم پہ جیسے پرانے ٹائم پہ لوگ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے تو وہ کوئی اتنا زیادہ برا نہیں مانتا تھا لیکن آج کے ٹائم پہ نا ہر کوئی برہمن جاتا ہے کوئی کہیں شکایت کر دیتا ہے جیسے ہم آپ بس میں ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے شکایت کر دیتے ہیں بڑے بچے ہوتے ہیں وہ کانے میں شکایت کر دیتے ہیں کبھی کبھار تو معاملہ بہت ای زیادہ لڑائی دگے پر بھڑک جاتا ہے تو اس لیے آج کے ٹائم پہ نا کوئی بھی زیادہ ایک دوسرے سے لگا نہیں رکھتا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی خدا حافظ
اللہ حافظ